ا کو
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیا کر رہی تھے آپ
کچھ نہیں ہم بس ناشتہ کر کے بیٹھے تھے
بھی ناشہ کر کے بیٹھے تھے اور ہماری امی دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی
اچھا ہم تو وہی سوچ تو ہم پوچھے خال جان کیا کر رہی ہے آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا
شام ہی یہی رہتا ہے ایک صبح کا ناشتہ ختم ہونے کے بعد بد پارک اد پار کے بعد رات کا شام یہی رہ جاتا ہے پورا دن تو اسی میں نکل جاتا ہے اور فرما گھر میں سب خیریت سے ہے
جی ہمارے یہاں تو سب خریت سے آپ فرمائی آپ کے یہاں سب خریت سے ہیں
ہاں ہمارے یہاں پہ بھی سب خیلیےس سے ہیں
دیک گے ہر جگہ سب خریت صحیح رہے انشاء اللہ
بالکل ہم بھی یہی دعا کر رہے کسی کو بھی کسی چیز کی تکلیف نہ ہو
جی یہ آپ کی بڑی عمدہ سوچ ہے
بالکل ہم تو یہی کہہ رہے تھے دیکھیے پانچ منٹ دس منٹ پہلے آپ نے فون کیا ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں پہ بارش ہو رہی تھی ابھی دیکھیے پانچ منے میں بارش ہو یا پانچ مہینے میں بارش ختم ہو کے دھوپ بھی نکل کل گئی
جی وہی تو اب دیکھا جائے تو اس بار ہے نا برسات بھی بڑی دیر سے آ رہی ہے اور آ بھی نہیں رہی اچھے سے یہ یہ ساری چیزیں نا یہ سارے جو ویدر چینجز ہو رہے ہیں موسم کے بدلاؤ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہت الگ ہے اس بار ہر سال سےے
فرمائی ہے یہ سب چیزیں کافی الگ ہو گئی ہے تو موسم بھی چینج ہوتا رہتا ہے کبھی بھی بارش کے ٹائم پہ یہ دیکھیے گا گاؤں وغیرہ میں تو موسم کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں رہتا ہے گرمی کا ٹائم رہتا کبھی بھی بارش وغیرہ ہو جاتی ہے کبھی بھی دیکھا جائے تو ٹھنڈیوں کے ٹائم پہ بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پہ موسم کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں رہتا ہے اور ڈھنگ سے بارش بھی نہیں ہوتی ہے توبھی بھی تکلیف ہی ہوتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اگر اچھے سے بارش نہیں ہوگی تو کسان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور اگر ہمارے بھارت میں یا کسی بھی قوم میں اگر برسات نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اناج کی بڑی قلت ہو جاتی ہے
بالکل صحی فرمائی ہے موسم کا بھی دیکے تو کوئی بھی ٹھکانا ہی نہیں ہے ج اس بار تو دیکھیے کتنی گرمیاں پڑ رہی ہے وہ تو ادھر لڑائی وغیرہ بھی چل رہی ہے اس کی وجہ سے اس بار تو کچھ زیادہ ہی گرمی پڑ رہی ہے
ا تو بالکل
کا سب انتظار کر رہے ہیں کئی جگہ بارش ہو رہی ہے کئی جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے کئی جگہ بارش بھی ہو رہی ہے تو وہی ایک گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ منٹ کے لیے بھی ہو رہی ہے دیکھا جائے تو اس سے بھی کمی ہو رہی پھر اس کے بعد ترت دھوپ بھی نکل جاتی ہے ایسا لگتا تی کہ بارش ہوئی ہے
تو بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے پہلے کے ٹائم پہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تب تو جون کی شروعات سے اتنی بری بارش شروع ہو جاتی تھی اور وہ اکتوبر تک چلتی تھی اور اچھا بھی لگتا تھا کہ اگر کچھ چیزیں اپنے سمئے پہ ہو رہی ہیں تو
یہ بات تو میں بالکل صحیح فرم
یہ بات نے بالکل صحیح فرمائی ہے کہ موسم کا کوئی ٹھیکا نہیں نہیں ہے گاؤں وغیرہ میں تو میں جب جاتی ہوں نا گاؤں وغیرہ اپنا تو وہاں پرہ دیکھا تو موسم کا کوئی بھی زیادہ ہی ٹھکانا نہیں رہتا وہاں پرہ دیکھا جائے تو کوئی بھی موسم میں کوئی بھی موسم ہو جاتا ہے گرمیوں کے ٹائم پر کبھی بھی آنے طوفان جیسی ہونے لگ جاتی ہے کچھ مہینے پہل ہمارے گاؤں میں اتنی آنے طوفان ہوئی تھی کہ پیڑ وغیرہ کو پورا آم خراب ہو گیا آم کا پیڑ وغیرہ پورے جڑ سے نکل گیا تھا
جی مطلب ہ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ قدرت اپنا کس کرشمے میں چل جی ہے کہ مطلب کہا بھی نہیں جا سکتا نا کہ کیا ہو رہا ہے ابھی خدا کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں جی یہ بالکل یہ اگر دیکھا جائے تو مطلب کئی قوم میں ایسا ہو رہا ہے یا کئی ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ بارش کے سمے پہ بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر مطلب دیکھا جائے تو ہمارے تمل ناڈو سے سائڈ بھی یہی ہوا تھا جب ہم گاؤں گئے تھے تو سوچے اکتوبر کے سمے میں نومبر اور دسمبر کے سمے میں بارش ہو رہی تھی اور اب وہاں پہ صرف سوکھا پڑا ہوا ہے جب کسانوں کو وہاں پہ بارش کی ضرورت ہے تب وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ تو کوئی دیکھا جاتا تو موسم کا کوئییاارا ٹھیکا نہیں نہیں جاتا یہ سب ہماری یہ غلط ہے پیڑ وغیرہ زیادہ کاٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بارش ہونے میں بھی کافی تکلیفیں ہوتی ہے ہم بوشیہ کے لیے تو سب تی تیاریاں کرتی ہیں نئی نئی چیزیں بناتے ہیں جس کی وجہ سے پیڑ پودے کاٹتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بارش ہونے میں بھی کتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے موسم وغیرہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کرتے ہیں
جی سوچیے نا کہ ہم تو اپنی سب سے بیسک نالج جو ہمیں پہلی ککا اور دوسری میں دی گئی تھی کہ بارش کو پڑ روک مطلب بادل جو بارش کے ہوتے ہیں وہ پیڑ روکتے ہیں ہم وہی سب ا مطلب بچپن کی چیز ہم بھول گئے ہم بس پیڑ کاٹ رہے ہیں ہمیں یہ یاد بھی نہیں ہے کہ اگر پیڑ نہیں رہیں گے تو بارش کے بادل رکیں گے نہیں بارش نہیں ہوگی اور بارش نہیں ہوگی تو کتنی زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے ہمیں
بالکل اس آپ نے تو دیکھ سن ہی ہوگا کچھ مہینے کچھ مہینے پہلے نہیں ابھی پانچ چار دن پہلے خبر آئی تھی کہ ممبئی وغیرہ میں تو پانی ہی ہی نہیں ہے پورا سوکھا پڑ گیا ہے سوکھا پ یہ ادھر تو پانی کے ایسا لگتا ہے کہ بارش کا ہی دعا کر رہے کہ بارش ہوگی تبھی ایک ساتھ رات ملے گی تو تو وہاں کی ندیاں وغیرہ بالکل سوکھ گئی ہے پانی پینے تک کا بھی ان کے پاس پانی نہیں ہے ممبئی وغیرہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں ایسی د دقتیں ہو رہی ہے تو
یہی تو سوچے نا وہاں پہ کتنی زیادہ آبادی ہے مہاراشٹر بھی ایسا ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹا جگہ ہے وہاں پہ اگر اتنی زیادہ اور وہاں پہ تو ڈائریکٹ سی ایم نے بتا دیا ہے کہ صرف چالیس جن کا پانی رہ گیا ہے ممبئی میں
بالکل آپ نے تو یہ بالکل صحیح فرمائی ہے کہ چالیس پرسینٹ پانی رہے گا پورا اتنی بڑی آبادی میں کیا ہی ہوگا کسی کو مل پائے گا اور کسی کو تو ترس ترستے ہی رہ جائیں گے پانی وغیرہ کے لیے اتنی دقتیں ہو رہی ہے
اور دیکھا جائے نا تو امیروں کو کوئی پانی ملے گا اور جو ہم ہمارے جیسے عام لوگ ہیں وہ تو پانی کے لیے ترستے ہی رہ جائیں گے
یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے فرمائی ہے آپ نے اس بار تو لگتا ہے کہ بارش بھی کم ہوئی نا تو بریف پریشانیاں ہوگی اس بار بارش کم ہو گئی تو پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہوگا اور استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی ی
اور اگر پانی کی سمسیا ہوئی نا تو دیکھا جائے تو اناج کا بھی بھاؤ بڑا زیادہ طریقے سے بڑھے گا کیونکہ اس کا دیکھا جائے تو وہ بھی بہت کم ہوگا اس بارش کی وجہ سے
بالکل اسی لیے بارش وقت آپ پچھلے یا اس کے پچھلے سال بھی دیکھا جائے تو بارش وغیرہ تو سری ہو گئی تھی بارش وغیرہ ہوتی تھی ایک دن ہوتی تھی دو دن ہوتی تھی پھر ہم نے جیسے جون ختم ہوا تو لگاتار بارش تو شرو ہو گئی ابھی تو اتنا سم ہو گیا ابھی تک بارش وغیرہ بھی نہیں ہو رہی ہے پھر پتا نہیں پانی کی بارش نہیں ہوئی تو ہم کو تو بڑے ہی ٹینشن لگتی کہ پانی کی کتنی دقتیں ہو جائےیں گی
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ہمارے یہاں کے ڈیمس میں اگر پانی نہیں رہے گا تو کھیتوں میں پانی نہیں جائے گا گھروں میں پانی نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے تکلیفیں ہو سکتی ہیں
یہ بات تم نے بالکل صحیح فرمائی ہے یہ سب ہم ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے جتنا سے جتنا ہو سکے تو پیڑ وغیرہ لگانا چاہیے تاکہ بوشیہ کے لیے بھی اچھا ہو اور ہمارے لیے بھی اچھا ہو پیڑ وغیرہ کاٹتے ہی ج رہے ہیں دوسری جگہ پیڑ و نہیں لگاتے ہم نے تو دوسرے د دیشوں میں بھی دیکھا ہے جیسے جب پانچ چارنا جیسے دیش جو ہے وہاں پر جبھی بھی بیچ میں پیڑ وغیرہ آ جاتے تو کتنے پیار سے ان کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ایک پیڑ کو بڑے ہونے میں کم سے کم پندرہ بیس پچیس سال تک لگ جاتا ہے اور یون ہی کاٹ دیں گے تو کتنا برا لگ جاتا ہے اسی لیے ان کو بھی پتا ہے پیڑوں وغیرہ کیے دوسری جگہ جا کے لگا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو ایسا کچھ سسٹم ہی نہیں ہے اتنے پرانے پرانے پیڑ وغیرہ ہوگئے ان کو ایسے کاٹ وغیرہ دیتے اور دوسری جگہ پیڑ وغیرہ بھی نہیں لگاتے
یہ تو بالکل صحی کہا آپ نے ہم نے بھی دیکھا ہے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ اپ روٹنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے باہر دیش والے اس چیز کو اپناتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پیڑ ہی تو ہے واپس آ جائے گا پر اس کی قدر کسی کو نہیں ہے کہ پیڑ کو بڑے ہونے میں کتنا سال لگ جاتا ہے اگر ہم وہی اپنے گاؤں کے گاؤں کے گھر کو دیکھے تو ہم لو چھوٹے تھے تب ایک پیڑ لگایا تھا ہمارے یہ خالو جان نے تب آج جا کے ہم جب ہم اسے دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یہ پیڑ ہمارے ساتھ ہی بڑا ہوا ہے ہماری کتنی یادیں ہیں اس کے سات
بالکل ہم تو ایسا کرنا چاہیے کہ گھر میں جب بھی کسی بچے کا جنم ہو تو اس کے نام پہ ایک پیڑ وغیرہ تو لگانا ہی چاہیے جس کی وجہ سے دیکھیے ہریالی بھی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پیڑ اور ہم ایک ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ کئی ساری یادیں بھی آ جاتی ہے
جی اور یہ دیکھا جائے تو قدرت کے لیے بھی کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے قدرت میں ایک اپنا یوگدان دے رہے ہیں
بالکل بالکل یہ بات تو بالکل صحی فرمائی ہے اور پیڑ وغیرہ چیزوں سے تو ہم تو پورا پیڑ وغیرہ پہ ہی نربھر ہے ایسا دیکھ دیکھا جائے تو لکڑی سے لے کے کھانے پینے کی چیزیں سے لے کے مس مسالے کی چیزیں جو بھی چیز روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے سب کچھ پیڑ پودے سے ہی ملتی ہے تو ہمیں تو یہ یہاں ر کی جو پرانے سمے کی جو دوائیاں وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی کسی جنگل کی جڑی بوٹی میں جو ہو وہ بھی اسی وغیرہ چیز سے ہی ملتی ہے اتنا کچھ فائدہ ہے پیڑ وغیرہ سے تو یی ہمیں کو ایسے برباد ہوتے ہوئے کاٹا رہ چاہیے ہمیں تو ہر و کے نام پر یا ایسا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہر جگہ دیکھا جائے تو پیڑ وغیرہ لگاتے ہی رہے
جی یہ تو بالکل صحی فرمایا آپ نے کہ اگر پیڑ وغیرہ نہیں ہوں گے تو دیکھا جائے تو پکشی بھی دے رہ رہیں گے کیونکہ پکشیوں کا بھی سب سے پہلا اگر تو پیڑ ہی ہوتا ہے
بالکل ہمارے ساتھ ساتھ جانوروں کا پکشی لوگوں کا بھی ہم کتنا نقصان کر دیتے ہیں ان کا گھر وغیرہ نشٹ کر دیتے ہیں جنگلی جانور سڑک پر آنے لگ جاتے جب ان کا گھر ہی رینڈ رہتا تو
جی بالکل صحیح فرمایا آپ
چلیے ہم آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کہ آپ یہ موسم
جی ہمیں بھی آپ کی خیال جان کے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی ان کا خیال ہے
چلیے
خدا حافظ
خیض